وعیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی کیا حال ہے بھائی جان آپ ٹھیک ہے
جی بس
آپ اچھے سے ہیں جی جی جی میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی امیر آدمی بن چکے ہیں آپ بہت ہی امیر شخص میں آپ دنیا جاتے ہیں ہاں ہاں جی جی جی جی کبھی بہت ہی امی کبھی گ نہیں کی ہاں وہ تو پت ہی کہ انسان جو ہے گھبٹ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کے جو پیسے ویسے ہے ان کا کچھ جو ہے مول نہیں رہتا ان کا کچھ قدر و قیمت نہیں رہتی ان چیزوں کی
جی
جی جی صحی فرما رہے ہ بالکل صحیح فرما رہے جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ دیکھیے پہلے ہی بات ہم کریں گے اگر ہم جنگلات کی بات کریں گے
جی
ن جنگلات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محفوظ جگہ ہوتی ہے جنگلات ہمارے لی بہت ہی زیادہ مفید جگہیں ہوتی ہے کیونکہ جنگلات جو ہمارے لیے ہے وہ بہت ہی زیادہ ذرا یہ ہمیں پیش کرتی ہے بہت ہی زیادہ ہمارے لیے جو ہے موقع ہمیں دیتی ہے تو اس وجہ سے اس سسلے میں ہمارے لیے وہ بہت ہی زیادہ مفید جگہ ہے بن جاتی ہے ہے نا بالکل ہے نا تو اسی لیے وہی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جنگلات کو ہمیں بچانا چاہیے ہے کہ نہیں جنگلات کی ہمیں جو ہے حفاظت کرنی چاہیے تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری اقدامات جو ہے وہ اپنانانی چاہیے نا تاکہ جو ہے ہمارے جنگلات ہے جو بچے رہے اور جو ہے ان کے مت مطلب ان کی قدر و قیمت ہو ہمیں کیونکہ ان کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کے بغیر ہماری زندگی جو ہے نہیں چل سکتی جیسا کہ ہم پہلی یہ چیز ماننے کی ہوا ہوا ایک ایسی چیز ہے کہ جسے مطلب جس کے بغیر ہماری زندگی ہے جو نہیں جا سکتی کچھ سیکنڈ مطلب کچھ منٹ تک ایک آدھے منٹ تک ہماری زندگی چلے گی
جی
گٹ گٹ میں کہ مار مارنے کے لیے چلے گئے تو باقی تو چلی گئی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی قدر تب تک آتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی نہیں جاتی بالل یہحیح اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جنگلات کو بچانے کے لیے جنگلات کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت ہی سخت اقدامات جو ہے اٹھانے چاہیے جی بالکل ہے نا اور اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ کٹھور اور بہت زیادہ دلچسپ اقدامات جو ہے اٹھانے ہیں تاکہ جو ہے ہماری زندگی اور ہماری جو آگے والی زندگی ہے وہ بھی ان سے محفوظ رہے اور ان چیزوں سے جو ہے ہماری چیز زندگی بھی چلتی رہی ہے نا جیسے کہ ہم پہلا ہی اگر ہم دیکھ لے تو اس سلسلے میں جنگلات سے ہمیں پہلے ہی پہلے ہی کیا ملتے ہیں ہمیں لکڑی ملتی ہے ہمیں جنگلات سے کیا ملتی ہے لکڑی ہے نا لکڑیاں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمارے لیے مطلب بہت سارے چیزوں میں ہمار لے کے ہمیں مد کرتی جی جی جیسے ہمیں مطلب کب کسی کو مکان بنانا ہوگا تو اس کی کھڑکیوں کی میں لکڑیاں لگتی ہے کسی کو دروازے بنانے ہوں گے یا کسی کو جو ہے سلیب نہیں ڈالتے ہیں کوئی جو ہے وہ دوسرا طریقے کیسے جو ہے اپنے گھر کو بند کرتا ہے تو وہ یہ پاایہ لگانا ہوگا جو لگاتے ہیں جو یہ چھت وت لگات تو ان میں بھی ہمیں لکڑیاں ضرورت ہوتی ہے نا تو مطلب لکڑیوں کا اتنا فائدہ ہے کہ ہم وہ بولو اپ پوچھ ہی نہا مطلب گن ہی نہیں سکتے بکل تو جو لکڑیاں ہمارے کشمیر میں زیادہ دیکھیں گے تو ہمیں حام کے لیے بھی ضرورت لگتی ہے ٹھنڈ میں جو ہمیں لگ لکڑیاں ہوتی ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھی جو ہمیں ہے وہ لکڑیاں ضروری ضرورت پڑتی ہے نا تو اس سلسلے بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یہ جو لکڑیاں ہے نا یہ مدد کرتی ہے تو ب اسی ہاں اسی وجہ سے ہمیں مطلب لکڑیوں کی بہت زیادہ ضرورت جیپ بہت ہی جی جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو اپنی زندگی میں پیڑوں کی ایک اہمیت چاہیے کیونکہ آپ کو پت ہی ہے اتنی چیزیں جب وہ انسان کے پاس تو اس کی قدر قیمت اگر انسان نہ کرے تو پھر وہ بہت ہی زیادہ وہ مایوس انسان بن جاتا ہے اس کے زندگی میں وہ اس کی اپنے بھی اس کے قدر و قیمت نہیں کرتے کیونکہ جب آپ انسانوں کی قدر و قیمت پیڑوں کی جنگلات کی قدر و قیمت کریں گے تبھی آپ کی قدر و قیمت ہوگی یہی بات ہے کہ آپ اگر رحم کریں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا یہی باتیں ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے بھی دیکھیے اگر اب لکڑیاں ہم نے ابھی پہلے گنی تو اس سلسلے میں بھی مطلب بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ ملتا ہے ان لکڑیوں سے اور اگر ہم آگے دیکھیں گے تو تو ہمیں فل میں بھی جو آپ کھاتے ہیں کھائے کی کھانے کی کہ بہت سارے جو ذرائع ہے کھانے کی بہت ساری جو چیزیں ہے وہ ہمیں ان سے ملتی ہے نا بالکل تو وہ بھی ہمیں ان سے ملتی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت ہی زیادہ شکر گزار رہنا چاہیے اس اون کا ہے نا تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب جی جی جی وہ بہت ہی زیادہ عمدہ اس سلسلے میں بھی ہمیں پیڑ بہت ہی اچھے بناتے ہیں تو ہمیں مدد کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے تو پھر اگر ہم آگے بھی دیکھیں آگے اس سلسلے میں بھی دیکھیں تو پیڑو سے ہمیں جو ہے فل یہ جو ہمیں میوے ویوے ملتے ہیں تو ان میووں سے بھی بہت زیادہ اہم قسم کے اور بہت ہی ضروری قسم کے ہمیں دوائیاں بھی تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ مطلب بہت زیادہ دوائیوں کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں ہے نا اور بہت ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں ان کے بیچ ویچ سب بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ اچھی مقدار میں ہمار استعمال کرنا چاہیے اور ان کی جو ہے حفاظت بھی کرنی چاہیے نا کیونکہ اگر کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کر ایسے مطلب غائب ہو جائیں گے کہ جیسے ہمارے لیے کچھ تھا ہی نہیں جی جیسے ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں جیسے نا یہی بات ہے جیسے اب ہم آگے چلتے ہیں تو ان سے ہمیں بہت سی اور چیزیں بھی ملتی جیسے ہمیں ان سے بہت سی دوائیوں کے لیے جو ہے یہ جڑی بوٹ ں بڑی بوٹیاں مل جاتی ہے تو اس سے سل بھی ہمیں بہت زیادہ ان سے مدد ملتی ہے پر ہمیں کیا ہے کہ کہ ہمیں ان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے تو ہمیں ان کی قدر و قیمت کی نہیں ہے تو اسی وجہ سے پھر ہمیں ان کی جو ہے ضروریات ہمیں بھی یہ جو ہے پتا نہیں چلتا کہ یہ کتنی ضروری ہے پر جب آگے جا کراگر یہ چیز غائب ہو گئی تو پھر وہ غائب چیز اگر ہو گئی تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہبھی اس وقت پت چلے گا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کت ان ج جو قدرو قیمت والات یہ نا تو بات بات وہی ہے بات وہی ہے سیدھی کہ قدر قیمت والی انس انان کو زندگی بسر کرنی چاہیے اور ہر چیز کی جو ہے انسان کو قدر و قیمت رکھ نیچے ہے نا ج تو جی آپ بتائیں کہ آپ کیا مطلب آپ کا کیا سوچ ہے آپ کا کی سوچ اور وچار کیا ہے اس پرے ہوں ہ تو جی جی بتائیے
تو انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مکمل انسان ہوتا ہے لیکن کمزوری اس کو ہمیشہ آپس میں
آپس میں ممی اچھا جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اچھا جنگداد کی طرف دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ میرا گھر
لیکن جو دوسرے انسانوں طب وہ اسی انسان کے گھر جنگلات کو کاٹ
کاٹ رہے ہوتے ہیں اچا
خود کے فائدے کے لیے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اسی لیے انسان جو ہوتا ہے اس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے اچھا تاکہ یہ جنگلات ہے ہ ہ وہ بچے رہے اچھا ان کو کوئی نقصان نہ ہو
تو انسان کی وجہ سے پانی بجلی ہوا جنگلات زمین پیڑ پو
ج بے ان چیزوں کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے
اسی وہ
ج اسی لیے بولتے ہیں کہ
کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان
ج کے در کبھی در ب جی جو گ ملا ہمیں جنگلات کاٹے ہوئے دیکھ کے اچھا انسان کو وہی ملے ٹھیکٹھیک ہوا نہ مل کے اچھا جی بالکلک صحیح صحیح صحیح بات ہے صحی بات ہے انسان بہت ہ کمزور چیز ہے ہ ہ ہ جو انسان ایک اچھا جنگلات کی حفاظت کرے اچھا وہ انسان کبھی بھی بند نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیکھ وہ انسان اچھا اچ ہم تندرست ٹھیک قابل اور مکمل انسان اچھا انسان کی صی جو سنگت ہے وہ بچانے میں ہے اچھاکی کاٹنے میں اچھا کی لڑائی کرنے ٹھیک ٹھیک اسی لیے بولا جاتا ہے طاقتور انسان وہ ہے جو خود کو قابو کر سکے اچھا کب کر سکے کب ہاں ہاں کو غصہ اچھا کہ اس کو پریشانیاں ہاں
تو انسان
ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ٹھیک کبھی نہ کبھی ٹھیکریش ہوں میں مشکلاتوں میں بلا ہوتا ہے او ہو ہو ہو کیا ہی بات ہے عمدہ کر رہے آپ جی بالکل اچھا اور بتائیے ہاں مکمل جو انسان بننا چاہتا ہے ہوں ہوں
کو ان پریشانیوں مشکلاتوں کا سامنا آخرکار کرنا ہی چاہیے
تاکہ یہ مشکلاتیں پریشانیاں کو ایک طاقتورور اور مضبوط انسان بن سکتا جو کہ اگلی آنے والی مشکلات
پریشانیاں اس کو
توڑ نہ سکے ہو
تو انسان بہترین مکمل قصے بنتا ہے ورزش سے تندرستی سے تو آج کے لیئے اتنا ہی میرے دوست و بزرگوں چلیے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی جلیے اللہ حافظ